ہاں کیسا چل رہا ہے آپ کا دن تو ویسے ہی جا رہا ہے جیسے روز جاتا ہے کچھ خاص بات ہے نہیں ہمارے دن میں آپ بتیں
بس شکر اللہ کا بڑھیا ہے سب
کیا کر رہے ہیں کچھ نہیں ابھی بیٹھے تھے پڑھ رہے تھے کچھ کیا پڑھ رہے تھے آپ
میں
بس یوں ہی دے رہا تھا میں نے کچھ لکھا تھا اسی کو میں درست کر رہا تھا کہ کہیں پر غلطیاں نہ ہ تو آپ لکھنے کا شوق رکھتے ہیں
جی جی بالکل ہم تھوڑا بہت لکھ ہی لیتے ہیں
تو میں خوش ہو جاؤں گی میں ہ بہت اپریشیٹ کروں گی آپ کو اگر آپ کچھ اپنا ل کھا پیش کریں گے سنائیں گے ہمیں جی بالکل کیوں نہیں ہم نے ہم نے تھوڑا سا وہ عشقیا مضمون پہ لکھا ہے کچھ ج کچھ بھی ہو ہم تو کسی بھی موضوع پہ لکھ سکتے ہیں شاعری تو کسی بھی اب یہ تھوڑی نا روایتی دور رہا ہے یا روایتی اس کے اصول رہے ہیں کہ بس کسی جو طے کیا ہوتا ہے اس کے اصول کے مطلب کتا میں رہ کر ہم تو ہر یہ تو مضمون سے آزاد ہے شاعری اب مضمون سے آزاد ہو گئی ہیں
تو میں آپ کو ایک پرنسپل بتاتا ہوں
جی اس کو کیاتے نہیں ہائزمبرگ ان سرٹرنیٹی پرنسپل جی تو اس میں کیا ہوتا ہے ج اگر آپ ایک الیکٹران کا مومنٹم فائنڈ کرنے کی کوشش کرو گے نا ج تو آپ کی اس کی پوزیشن کھوودو گی جی تو اگر آپ اس کی پوزیشن ڈھونڈنے کی کوشش کرو گے نا ج تو آپ اس کا مومنٹم کھود اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کیا دو چیزیں ایک ساتھ نہیں ہو نہیں ہو سکتا تو اس کو اردو میں ہم یوں بیان کر سکتے ہیں جی ج یہ لکھا ہے دو ناؤوں پر پاؤں پسارے ہو ایسے کیسے وہ بھی پیارا ہم بھی پیارے ایسے کیسے بت خش تو کیسا لگا بہت بڑھیا ہے بہت سمجھ گیا سمجھ آئی آپ بالکل بالکل جی ہم بھی تھوڑا سا شاعری میں اص شاعری کو مطلب پسند کرتے ہیں تو تھوڑی بہت شاہزوں میں سمج میں آ جاتی ہے کو لا ہے آپ
اچھی باتیں اچھا ہے اچھا
بالکل تو آج کا دور بہت ٹیکنالوجی بہت ہی اعلی درجے کے مواصلات سپ جی بالکل
تو سب سے بڑا ہمارے ابھی معاشرے میں ہمارے ماحول میں ہماراری دنیا میں ابھی انٹرنیٹ کا بہت ہی زیادہ بہت ہی اعلی چرچہ ہے تو انٹرنیٹ سے آپ
آپ بتا سکتے ہیں ہمیں کیا فائدے مل سکتے ہیں مل رہے ہیں جی جیسے کہ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ آج کل زیادہ لوگ تو موبائل فونس کے ذریعے ہی ایک دوسرے سے کنیکٹ ہو رہے ہیں جی بالکل بالکل تو اگر ہمیں کوئی بھی اصلاحی پیغام یا کوئی تعلیمی پیغام کوئی صحت کے مت متعلق کوئی پیغام جو بھی پیغام ہمیں دینا ہو تو ہم وہ ریکارڈ کر سکتے ہیں اور وہ پوری دنیا میں جا سکتے ہوتا ہے نہ کہ صرف کسی پرٹیکولر ایریا میں حالانکہ وہ ساری دنیا میں بھی جا سکتا ہے اب ہماری مرضی ہے یا ہم جس کی اہمیت دے رہے ہیں کہ دکھانا چاہیں اب ہمیں یہ پوری دنیا کو دکھانا ہے یا کچھ گنے چنے لوگوں کو جیسے کہ پروفیشنل ہو گیا کوئی یا پرسنل ہو گیا ہم اپنے دوست وغیرہ کو کچھ بھیجنا چاہتے ہیں یا اپنے آفس کلیگس وغیرہ کو بہت سارے ہے مطلب تو میرے حساب سے مطلب کہ یہ انٹرنیٹ جدید دور کی جو ترقیات ہیں یہ ہمیں لوگوں کے ساتھ کنیکٹ رکھتی ہے جی جی بالکل ہ بالکل صحیح فرما رہے ہیں
تو ابھی ہمارے معاشرے میں ایک اور چیز بھی رونما ہو رہی ہے یا وہ چل رہی ہے پچھلے کئی سالوں سے
تو وہ ہے ہماری ماحولتی آلودگی بالکل بہت بڑیا تو اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے جی ہاں یہ تو صحی بات ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ کہیں جگہوں پہ ک اتنی زیادہ آلودگی ہو رہی ہے اور پھر اس سے کیا ہو رہا ہے کہ بیماریاں بھی بہت بڑھ رہی ہے تو اس سب کا ذمہ دار بھی میں انسان کو ہی ہوں گی ہم ہی ہیں ذمہ دار بکل اپنی آلودگی کے بالکل ہمارے پاس اتنا سب کچھ ہے پھر بھی ہم کتنی خود کررضی کیے جا رہے ہیں کیے جا رہے ہیں رکتے نہیں فائدہ دیکھنے کے لیے دوسروں کا نقصان دوسروں کا کیا اپنے ماں ان کا نقصان کیا کرتے ہیں جی بالکل یہ تو اس سے ہم اپنی آنے والی نسل کے لیے مشکلات پیدا کر رہے ہیں اور کچھ بھی نہیں اور ہمیں اس بات کا اندازہ تک نہیں جی ابھی آپ لے لو ابھی مثال
ہمارے جانور ہماری گائے بھیڑ بکریاں مر جاتے ہیں کسی بیماری کی وجہ سے
اس کی وجہ سے ٹھیک تو ہم ان کو زمین میں گاڑنے کے بجائے یا دفنانے کے بجائے پھینک دیتے ہیں
پلوں میں پھینکتے ہیں ندیوں میں پھینک دیتے ہیں
پھینک دیتے ہیں اس پھر بھی ہمیں جی جی وہی تو ہم اتنے لاپرواہ ہو گئے کہ ہم اپنے آپے اپنی پیروں پہ ہم خود کلہاڑی مار لیتے ہیں اور ہمیں معلوم بھی نہیں رہ آنکھیں بند کر کے ہم اندھے ہو گئے ہیں جیسے
جی بالکل صحیح بات ہے ہم
کیا ہی کہوں میں ہم تو بس اپنا فائدہ دیکھتے جی تو میرا خیال ہے کہ اس سب پہ بھی لیکن کیا ہے کہ کچھ جیسے انفلئینسرس ہوتے ہیں وہ کوشش کرتے ہیں کہ یہ بات پھیلانے کی لوگوں کے بیچ ہو گیا سب چیز کو روکا جائے جی جیسے ہم کسی خوبصورت جگہ پہ جاتے ہیں ہم اس خوبصورتی کا بڑا لطف اٹھاتے لیکن ہم جو کھانے پینے کی چیزیں لے جاتے کوڑا وہیں پھیک آتے ہیں جی وہی تو ہے نا ہمارا بس ہم اپنا کھا لیتے پی لیتے اور جو کوڑا کٹتا ہے وہ پھینک دیتے ہمیں چاہیے کہ ہم خود بھی اس سب سے احتیاط کریں اور اگر ہم کسی دوسرے کو دیکھیں یہ سب کچھ کر دیکھوں تو ہم انہیں بھی رو اس کو بھی روکنا چاہیے بالکل ہم کسی خوبصورت جگہ جائ یا ایسیے ہی ان جنرل ہم چل رہے ہیں کچھ خریدا کھانا تو ہم تو ہم اس ان چیزوں کو ان پلاسٹک چیزوں کو ہم واپس اپنے پاس ہی رکھے اور گھر آ کے ڈسٹ تومیں پھینک دے کیونکہ دستیاب ہے ہمارے پاس اور آج اب تو آج وہ گاڑیاں بھی آتی ہیں جو کوڑا لے جاتے کچرے والی کچرا والا آیا گھر سے کچرا نکا ل لیکن اس کے باوجود بھی ہم یا تو جلا دیتے ہیں جو بھی جو بھی ٹھیک نہیں ہے کیونکہ اس کا جو دھواں ہے وہ ہمارے ہمارے ماحول کو ہی گندا کرتا ہے اس میں سے زہریلی گیسز نکلتا بالکل یہی ہم پلاسٹکس پھینکتے ہیں پانی میں یا پھر جل آگے چل کر وہی پانی ہمیں خود پینا پڑتا ہےیا چرند پرندوں کو ہی پیتے ہیں یا گائے وغیرہ پیتے ہیں وہ بچارے پر بیمار ہوتے ہیں اور اپنی زندگیوں سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں تو ہم ایک سب سب جڑا ہے ایک دوسرے سے سب بھی جڑا ہے بالکل بالکل سب کچھ جڑا ہے جیسے کہ ہم نے انوائرمنٹل سائنس میں پڑھا ہے فور چین ویس ہی یہ بھی ہے جو ہے ہمارا ماحول ہم سے جڑا ہے ہر ایک چیز سے جڑا ہے ہم جڑے ہیں اس سے نہیں توہم انسرکرتے ہیں بالکل
ہ ہ
جی ایک دوس م دار مدار رکھتے ہیں بالکل تو اردو میں کچھ الفاظ ایسے ہے کہ جو ہم انگلش میں بولتے یا لکھتے ہیں وہ کیوں ہے میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی کیونکہ اردو کے بہت سے الفاظ ایسے ہیں جن کے ابھی کیا ہو بولتے ہیں اس کو انگریز میں یہ اردو میں الفاظ ہی نہیں ملے
ہاں اس کو بولتے ہیں کھ
اصحات ہاں شید جی بالکل درست فرمایا آپ نے جی- جی ابھی وہ دستیاب یا ابھی وہ- الفاظ موجود نہیں ہے یا وہ بھی- کےد نے کہا کیوں نہیں لگا کہ یہ ہی مطلب ہے بولنے میں لگتا ہے اور تجھ سے- جی تو بس اس کو ایسے رکھ چھوڑ دیا- تو اس لیے انہوں نے عورتوں کی کوئی مترادف نہیں نکالا- آج کا انہوں نے ہم کو ایسے ہی رہنا دیا بالکل- کافی کچ جانتے ہیں آپ اردو کے بارے میں جان کے بہت اچھا لگا کہ ہمارا- یہی سبجیکٹ ہے ہمارا شعبہ یہی ہے- اور ہمیں معلوم بھی ہونا چاہیے اس بارے میں کم از کم- کم و بیش تو ہونا چاہیے-
ہاں بیسک چیز ہی تو پت ہی ہونی چاہیے نا-
بالکل، بنیادی چیز ہے س بالکل اور
اور آپ آپ
ابھی کیا کر رہے ہو? جی کچھ نہیں میں تو ہم بس اسی اپنے کمرے میں ہی ٹہل رہے ہیں بیٹھے کون لتا ہے طرح طریقے بیٹھے بیٹھے انسان پھول زیادہ ہے اس لیے اچھا ہے کہ اگر ہم- فون پہ یا کچھ ریڈ کچھ پڑھ رہے ہیں کتاب ہاتھ میں لیے تو ہمٹ سر- ہم وہ ٹہلتے ہیں اس نے ہماری صحت پر برا- جی آپ اور آپ کی یاد بھی- بالکل
اپ سے بات کر کے بہت اچھا لگا ہمیں-
جی اللہ تعالی صحت دے اپ کو بھی ہمیں بھی اپ کے والدین کو بھی ہمارے والدین کو بھی ہم سب- کو چلیے اللہ حافظ چلیے اللہ حافظ- اک اللہ حافظ-